ہلو ہلو
ہیلو
السلام و علیکم کیسی ہو
وعلیکم السلام میں اچھی ہوں
آج تو تم کافی تھکی ہوئی لگ رہی ہو
ہاں آج واقعی بہت تھک گئی ہوں صبح سے گھر میں گھر کے کاموں میں لگی ہوئی ہوں اس لیے تھوڑا آرام سا موقع ہی نہیں ملا
ارے ایسا کیوں کیا کام م تھا کہ تم اتنی تھک گئی ہو گھر کے کام تو روز ہوتے ہی ہے نا
ہوں بات تو صحیح ہے لیکن آج ج امی کی طبیعت کچھ ہ ٹھیک نہیں تھی اس لیے لگ بھگ سارے کام مجھے ہی سنبھالنے پڑے صبح ناشتے کی تیاری کی پھر برتن دھوئے کمروں کی صفائی کی اور اس کے بعد دوپہر کے بعد کھانے کی انتظام بھی کیا
ماشاء اللہ تم تو واقعی بہت محنتی ہو میں بھی اپنی امی کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی ہوں لیکن کبھی کبھی سستی آ جاتی ہے
سستی تو مجھے بھی آتی ہے مگر جب یہ سوچتی ہوں کی امی سارا دن ہمارے لیے کتنی محنت کرتی ہے تو پھر دل چاہتا ہے کہ ان کی مدد کروں
بالکل صحیح کہا بہن میری امی بھی ہمیشہ کہتی ہے کہ گھر کے کام صرف ایک انسان کی ذمہ داری نہیں ہوتی بلکہ گھر کے کام سبھی لوگوں کو مل کر کام کرنا چاہیے
ہاں ں اور جب سب مل کر کام کرتے ہیں تو نہ صرف کام جلدی ہو جاتا ہے بلکہ کسی ایک پر زیادہ بوجھ بھی نہیں پڑھتا
صحیح کہا تمہیں گھر کا کون سے کام زیادہ پسند ہے ویسے تو
مجھے تو مجھے کھانا بنانا بہت پسند ہے نہیں نہیں ڈش بنانا اور گھر والوں کو کھلا کر خوب ساری تعریفیں بٹورنا سننا اچھا لگتا ہے تمہیں کون سا کام پسند ہے
مجھے گھر کی سجاوٹ اور صاف صفائی پسند ہے جب گھر صاف ستھرا ہو تو اچھی طرح سجا ہوا ہو تو دل کو بہت سکون ملتا ہے
یہ تو بات ٹھیک ہے یہ صاف گھر دیکھ کر من بھی خوش ہو جاتا ہے اور کام کرنے کا دل بھی کرتا ہے
ہمم لیکن کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے جیسے کپڑے پریس کرنا مجھے تو یہ کام بہت بورنگ لگتا ہے
ایسا کیا مجھے بھی خاص کر جب کپڑوں کا ڈھیر لگا ہو تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا
ہم اور برتن دھونا وہ کیسا لگتا ہے تمہیں
یہ تو بہت بڑی بات پوچھلی آپ نے اگر برتن کم ہو تو ٹھیک ہے لیکن جب مہمان آ جائے اور برتنوں کا پہاڑ بن جائے تو پھر کافی مشکلیں لگتا ہے
ہمارے گھر میں بھی جب کوئی دعوت ہوتی ہے تو بعد میں صاف صفائی اور برتن کا کام بہت سارا بڑھ جاتا ہے
مگر یہی تو گھر کی زندگی کا حصہ ہے کبھی کام زیادہ ہوتا ہے اور کبھی کم لیکن آخری میں سب کچھ سنبھل ہی جاتا ہے
صحیح کہا بہن ویسے گھر کے کام سیکھنے سے انسان آتم نربھر بھی بن سکتا ہے اور ذمہ داری کا بھی احساس ہو ہی جاتا ہے
ہاں بہن بالکل اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہر لڑکی اور لڑکے کو گھر کے بنیادی کام ضرور سیکھنے چاہیے
ہاں میں بھی یہی سوچتی ہوں آخر زندگی میں ہنر بہت کام آتے ہیں
اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب ہم گھر والوں کی مدد کرتے ہیں تو اس کی دعائیں بھی ملتی ہے اور گھر کا ماحول بھی خوشحال رہتا ہے
بالکل صحیح کہا تم نے پتا ہے جب اپن گھر کے کام صرف ذمہ داری سے نہیں بلکہ پریوار کے محبت سے محبت جتانے کا بھی ایک طریقہ ہے
ہاں بہن جی ہاں اور جب کام خوشی سے کیا جائے تو تھکان بھی کم محسوس ہوتی ہے
سچ میں ویسے تم اور کون سے کون سے کام کرتی ہو گھر میں
مجھے بھی تم سے بات کر کے بہت اچھا لگا آپ کو کیسا لگا
مجھے بھی بہت اچھا لگا میں نے پوچھا ویسے آپ آپ اور کون سے کون سے کام کرتے ہو گھر میں
ہمم مجھے اور شاپنگ کرنا اچھا لگتا ہے باہر جانا اچھا لگتا ہے اور نئی نئی چیزیں بنانا اچھا لگتا ہے آپ کو
ویسے اور کون سے کون سے آپ چیزیں بنا لیتے ہو بہن
مجھے کھانا بنانا اچھا لگتا ہے جیسے ڈرائنگ ہے کرافٹ ہے وہ بنانا اچھا لگتا ہے
اچھا
آپ کو نہیں لگتا اچھا
لگتا ہے گھر کے کام میں ہی اتنا ٹائم نکل جاتا ہے کہ کیا ہی کرے
بات تو آپ کی بھی صحیح ہے پر کچھ وقت اپنے ساتھ بھی بتانا چاہیے
صحیح بات ہے ویسے اور کئی مہمان آنے والے ہو تو اور کون سے کون سے کام کر لیتے ہو آپ
جیسے کچھ اچھا رکھو گھر پہ اچھا سجاوٹ کر کے رک کہو مہمان آئے تو مہمانوں کے لیے کچھ چیزیں نکال کے رکھو یہ سب دھیان دینا پڑتا ہے
صحیح بات ہے ویسے بھی میرے گھر میں بھی مہمان آئے تو مجھے بھی بہت سارا کام بڑھ جا تا ہے
ایسا لگتا ہے کہ مہمان آنے کے بعد کچھ کمی نہیں ہونی چاہیے
صحیح بات ہے برتن بھی بہت سارے نکل جاتے ہیں جب مہمان گھر پہ آ جاتے ہیں تو
وہ تو زیادہ کام بڑھ جاتا ہے مہمان آنے کے بعد
صحیح ہے ویسے ہفتے میں آپ کے گھر میں کتنے بار مہمان آتے ہوں گے
ہمم ہفتے میں میرے یہاں دو چار بار مہمان آ ہی جاتے ہیں
ہمارے یہاں بھی ایک دو بار ہو ہی جاتا ہے ہمارے یہاں بھی ایک دو بار تو ہو ہی جاتا ہے
ہوں وہ تو ویسے بھی سبھی کی یہاں آنا جانا لگا رہتا ہے بہن
صحیح کہا بہن
اور ویسے کیا سوچ رہی ہو آپ ابھی
کچھ نہیں ابھی سوچ رہی ہوں کچھ کام کیا جائے
کون سے ک
مجھے گھر کے صاف صفائی کرنے کا بہت من کر رہا ہے
یہ تو اچھی بات ہے صاف صفائی کرنے سے گھر بھی اچھا دکھتا ہے اور من بھی خوش رہتا ہے
ہاں بہن صحیح بات مجھے صاف صفائی کرنا پردے چینج کرنا گھر کے سارے کام کرنا اچھا لگتا ہے
بہت بڑھیا
ویسے آپ کھانے میں اور کون سے کون سے نئی ڈش بنا لیتے ہو
نئے ڈش تو میں یوٹیوب سے دیکھ دیکھ کے سیکھتی ہوں
اچھا ویسے بھی آپ کو سب سے زیادہ اچھی ڈش کون سی پسند ہے
نون ویج
نان ویج نان ویج میں بھی آپ کو کیا پسند ہے
چکن
چکن مجھے تو ویج ہی پسند ہے
آپ کھانے میں صرف ویج ہی کھاتی ہو
ہاں چلو بہن رکھتی ہوں ملتے ہیں نیکسٹ
ٹھیک ہے اچھا بات کر کے اچھا لگا آپ سے ایسے ہی ایسے ہی کال کرتے رہئے بائے
اللہ حافظ
اللہ حافظ